ہاں
ہاں جی آواز آ رہی میل
جی آیرے آار یہ آپ کی آواز بڑی مدھور بڑی پیاری ہے
جی بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی یہ
ابھی کچھ کر نہیں رہے ہیں ابھی تو لیٹے تھے کھانا کھا کے آئے ہیں
اچھا اچھا لگا تھوڑا لمبا بولیے گا اور بتائیے میں یہ سوچ رہا تھا یار کہیں چلنے گھومنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے گھومے کا ہم سوچ رہے تھے یہیں چلتے ہیں پہاڑ سائڈ یہاں بغل میں ت کو بتایا نہیں تو پہلے وہاں چلتے ہیں تھوڑا بہت گھوم ووم کے آتے ہاں پندرہ میں رات کو چلا جاؤں گا ٹکٹ ہے میری ہم سوچ رہے تھے چلتے تو میں اور بھائی
نہیں نہیں پندرہ کو اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کے اندر چلنے کے پلان بنایا تو چلنے کیونکہ اچھی جگہ بھی ہے اور بہت ٹائم بھی ہو گیا ہے اسپینڈ کیے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ بھی ہو جائے گا
وہی تو یار میری آواز ا میری آواز کلیئر آ رہی ہے
ہاں کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز
اچھا اچھا ہاں
ہو روم کا کیا ہوا
ارے یار روم کا کیا دیکھو اس نے میرے کو میسج کیا تھا پنیر نے بٹ کیا ہوا کہ میں دیکھا ہی نہیں میں ابھی تک میں ابھی تک رپلائی نہیں کیا ہوں
نہیں نہیں ایک بار رپلائی کر دیجیے اور کیا چل رہا ہے زندگی میں ان کے پنیر کے
زندگی میں یار کیا ان کے سب ایسے ہی چل رہا ہے
کب ان کا آنے کا پلان تھا
اس کل دیکھو سولہ کو تھا دیکھو کل شاید ہو سکتا ہے شاید اکیس اکیس کو آئے کیا کل رات میری پتہ ہے اس سے اس سے دونوں سے بات ہو رہی تھی ا جس جس کے دادا جی کی ڈیتھ نہیں ہو گئی
ہاں ہاں
ہم سوچے تم کو کال لگائے پھر اس کو کانفرنس کر رہے ہیں ہم کو ہاں وہی نہیں
ہاں
پانی ن آنا لو ا ان کیا کہ تین یہ ارے یار جس کے دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی وہ اور دادا ان کی بھائی
اچھا ان کی وائف بھی
ہاں رات ہاں ہاں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اور یہ ہوا سیریس اس ٹائم سیریس تھے بہت زیادہ آئی سوچے تم کو کانفرنس کریں
اچھا رات میں کیے تو رات میں جب وہ والی ہم لوگ بات کی رات میں شام کو بات کیے تھائے نا وہ امپورٹنٹ والے کی یہاں کیا آگے کرنا ہے
نہیں نہیں رات کی بات بتا رہا ہوں میں بارہ یا بارہ سے دو
تو رات میں ہی نیوز آئی تو یہ ابھی یہاں ہے کہ گیا
نہیں تو سنو تو کیا ہوا تو رات میں ہم لوگ بات چیت کی ایسے ہی سب نارملی ہی بات ہو رہی تھی اس تھوڑا ٹینشن میں تھا کیک کچھ کھایا پیا نہیں تھا اسے مطلب سمج رہے ہیں نا سیریس تھ وینٹیلیٹر پہ آ گئے تھے اس ٹائم پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑا اس کا من بہلا ہے کہہ رہا تھا گ لگ رہا تھا تھوڑا سا نا ب کار ب کہیلا تھا آ ایکک تو
ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں
ہ تو پھر ہم لوگ بات چیت کیے کرتے کرتے پھر وہ چلا گیا گیا ان کی وائف چلی گئی پھر ہم اس سے بعد کی تھوڑا بہت پھر ہمب س ہو گئے اور پھر رات میں ساڑھے تین بجے وہ کال کر رہا ہے ہم سو گئے تھے تب پھر کہہ رہا ہے بھائی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں کہ اچھا پھر اس کو بڑا ہاں تو پھر
تو یہ ہوتا جو تم لوگ دس گیارہ بارہ جو بھی بتیا تو ہم کو نہیں لے پائے کانفرنس میں
ج ہمیں کیا بتا تم س سو گئے ہو گئے ہم سو لو سوچے اسی لیے تم کو کیے ن تم سو جاتے ہو
ہوں
تم کو بھی ہم جان رہے ہیں نا اسی لیے تمہارے بھیا آئے نا شاید
ہاں
ہوں اسی لیے پھر تم کو ہم کیے
تویار
یار آ کیسے بڑی اچانک سے ڈتھ گئییار ابھی تک تو ہم لوگ جب گئے تھے یار کتنے اچھے سے ہنس بول رہے تھے
نا مطلب کتنا چل تھے
وہی پھر رات میں کہہ رہا تھا ک ایمبولینس بتاؤ گے ایمبولینس کیسی آئے تم بتیں ایک سو آٹھ نمبر پہ کال کرو بارہ نمبر بارہ ایک سو آٹھ پھر بل لیا ہوگا پھر گئے آئے ہوں گے پھر گیا اور گنگا گنگا جی نہایا آیا ہوگا نہا کے آیا پھر صبح صبح نو بجے بات کی ہوئی تھی پھر
تو پھر کیا ہوا کیا ن وہ اپنے وہاں ان کو لے گئے کہ یہیں پہ سب ہو گیا تھا
اب یہ سب ہم نہیں پوچھے ہیں
ہاں
اس کا چہرہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا تھا ارے بھیا اس کے ایک دم ٹوٹ گئے ہوں گے کہ بیچارے اتنا محنت کیے پیسہ لگائے بھاگا دوڑی لاسٹ میں کیا ہوا بیچارے رہےہ
سالہ ہاسپیٹل
ڈونٹا بیوز
بڑا بڑا زیادہ وہ تھا یار مطلب ہم کو تو ار صح لگ رہا تھا ہم کو تو لگا پیر ویر میں کوئی دقت ہے ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ پیر میں لگتا ہے اورڑی کچھ چڑھ بڑھ گیا تھا اچھا پیر میں کینسر تھا
اب کہاں کینسر تھا لگ تو ہم کو نہیں
نہیں نہیں دقت دیکھو پیر میں ہی تھی اور کوئی شریر میں نہیں دقت تھی کیونکہ جب شریر میں دقت آتی ہے پھر برین میں دقت آتی ہے تو آدمی بولول نہیں پاتا صحیح سے ہچکچاتا ہے حقلات ہے آنکھیں بلگ کرتی ہوں میں پکڑ لیتا ہوں لیکن ان کے پ پیر میں دقت تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پیر میں ہوگا جو کینسر لیکن اس سے ڈیتھ ہو جانا مطلب ہوگا کچھ یار ان کو کچھ چیز کی کمی بھی تو تھی جو بھیا نہیں لے کے آئے تھے یلو یلو کلر کا
وہ تو پلیٹلیٹ تھی نا صاب
ہاں تو ان کو پلیٹلیٹ کی بہت کمی تھی دیکھے نہیں تھے آٹھ نو پیکٹ لے کے آئے تھے اس کے بعد بھی اور چاہیے تھا
سیریس تھے ویسے سیریس کا صحیح تھے پہلے تو جب آپریشن ہونے کے بعد ہمیں لگتا ہے پھر
جیسے جب پلیٹلیٹ کی کمی ہو جاتی ہے نا تو جب اچانک سے بھی تم دو گے تو باڈی ترنت ریکور ہو نہیں جائے گی کھیلو کھا لیے صحیح ہوگئے
ٹائم لگتا ہے تو ریکوری میں ٹائم لگ گیا ہوگا تو
ایک تو تم خون بھی دیے تھ ان کو ان کا خون تمہارے اندر تھا
نہیں نہیں وہ نہیں گیا تھا
کا
جو بھی ہم دونوں دیے تھے نا اس کا او بلڈ ایکسچینج کرا کے پلیٹلیٹ لیے تھے شاید یہ شاید سے
اچھا ایسا ہوتا ہے کیا
ہاں ایسا ہوتا ہے میرے حساب سے کیونکہ جو بھیا آٹھ نو دس تو پلیٹلیٹ لے آئے تھے اگر دیکھو یہ چڑھنا ہوتا نا تو ترنت چڑھ جائے گا تورنت
ہوں ہوں
کیونکہ ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں لیکن وہ پیکٹ دو آئے اور میں نے دیکھا شاید وہاں بھیا سبمٹ کیے تو ہم کو آٹھ نو پلیٹلیٹ دس پلیٹلیٹ جو بھی ملی ہوں گی آگے چل کے اور مل ہم کو بھی اس کو اور بھی کہہ رہا تھا اور چاہیے ایک یونٹ
ہاں بتا رہا تھا کل کل ہی بتا رہا تھا
نون ہم اس کو بتائے یار ایک یونٹ اب جیسے ہم لوگ تو مان لو کہ ہاں س بھائی دے دیے اب مان لوم اگر کسی سے کہنے مان ل میرا کوئی پرسنل رستار ہو تو میں ایک بار کہوں بھی اور جتنے یار دوست دھو موسٹلی سب سمجھ ہی جے ہیں نا یار
ہوں سی بات
بلڈ ایسی چیز ہے بھائی جو کہ کوئی جلدی وہ نہیں کرنا چاہتا
تمہارا مطلب کیسا ہے مطلب دینے کا بعدہ کیسا ہے مطلب شریر صحیح ہے کہ
سر یہ ٹھیک ہے آج میں بات کیا ہے ایک نرس ورس سے تو بتائیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بھی ایک مطلب ایک عورت تھی اٹھائیس تیس سال کے انہوں نے یار ایک بار بلڈ دیا لیکن اس چارہنے بعد طبعت بہت خراب ہو گئی تھی
ہوں
ہ تو میں آج ان سے ڈائٹ وائٹ لیا ہوں چیزیں
تو تمہارا مطلب ابھی کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں
نہیں نہیں کوئی دقت نہیں بس وہی ہے کہ ووٹر زیادہ یہی سب ہو رہا ہے اور کچھ
پانی زیادہ پلا رہا بات تم زیادہ جا رہے ہو ایک کام کرو تم کم سے کم تین تم تین چار لیٹر دودھ پی لو
ہوں دودھ تو پیتا ہی ہوں میں دودھ کھجور بادام تین چیزیں صبح ہو جاتا ہے شام کو کیلے ہو جاتے ہیں اور انڈے اگر من رہتا ہے تو کھا لیتا ہوں اب تو کل کھایا ہی تھا
تمہارا شریر ہے کتنا ہے
شریر والی بات نہیں ہے جیسے میں پتا کیا جب آپ نے اندر یہ ہ جاتا ہے اور نئے بنتے ہیں
ہوں
تو ہر ایک ٹیچو پہنچنا اس ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے جسے مان لو پہلے تمہارے شریر بہت اچ رہا ہوگا زیادہ اب کم کم جا رہا ہوگا تو یہ پرابلم تھا ایک ہفتے میں لیکن بن جاتا ہے اگر صحیح سے ڈائٹ کرو گے تو
اچھا بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا انک
ایک سے دس باری تھی اچھے سے کھاؤ پیو
ایک سے دس دن میں
ہ جوس وس پی ہو یہ سب
اب ایک ایک ایک یونٹ ایک یونٹ بلڈ ہی رہتا ہے اس میں
ہاں ایک کلو آدھا کلو وہی ہے جیسا بلڈ کی کمی رہے گی تو تیزیس بنتا ہے نا اب بلٹ تمہارے بھرپور رہ تو نہیں بنے گا آرام آرام سے بنے گا تھوڑا تھوڑا بنے گا یہ ہوتا ہے
تو یہ بتاؤ انجیکشنس نکالے تھے کہ نیڈلس نکالے تھےاں
وہ موٹی نیڈل ہوتی ہے
ہاں
مزے کی موٹی ہوتی ہے
تو اچھا جب اس پ مطلب ڈھالے کا درد ہوا تھا
تھوڑا سا درد ہوا تھا وہ سوا خوب چللا رہا تھا وہاں کیا وہاں کیا رہا ہے بت ہے کیا سر آرام سے ایے کریے گا ای کر کے نہیں بت آتا اسے بس کے ایسے ایسے بتیا رہا ہے سر درد ارد ہم کو بہت ڈر لگتا ہے اس کو ڈانٹ، ہیدیا کہہ رہا یہی سب کرنا ہے تو پھر مت آو جاؤ ایسے کہتی ہے
اچھا تم لوگ تم لوگ بگل بغل میں تھے کیا
ہاں ہاں بگل بغل میں تھ مست بڑھیا چیئر تھی اسنیپنپ بن رہا تھا
اچھا سنو سنو بھائی میں تم کو بس تھوڑی دیر میں کرتا ہوں پھر میرے کو بتانا ہے میرے تھوڑا ایک اجنٹ کال آ رہا تھا تھوڑا اس کو اٹینڈ کر لوں نا تو پھر دقت ہو جائے گی
ہ چلو اچھا بھائی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے میں کر کے میں بتاتا ہوں تم کو ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ بھائی
خدا حافظ خدا